تو
اللام علیکم بھائی جان
کیا
اور بتائیے بھائی جان کیا حال چال بھائی جان سب بڑھیا
سب بڑیے بھائی جی آنا بت ہے کیا ہو رہا ہے کیا حال چال ہے گھر پریوار سب خشل منگل ہے یا نہیں ہے
جی بھ جان میرے گھر پروار کے لوگ سبھی کوئی کشل ہیں سب اچھے ہیں سھی کوئی بڑھیا بھ جان آپ بتائیں بھائی جان آپ کے گھر پروار کے لوگ کیس ہیں امی جان ابو جان سب کیسے ہیں
ہمارے گھر پرار میں بھی سب ٹھیک ہے سب سواستھ ہے جؤ سبھ ہے خدا کی ک سب کچھ بڑھیا ہے اور بتائے کیا ہوناا اب اب کیا کر رہے ہیں کھانا پینا ہو گیا ہے نہیں ہوا س بات ہے تھھوورا
ہ میرا تو کھانا پینا ہو گیا بھائی جان گھر تھے وہ ہوٹل میں
ہوٹل میں ایک آائی جن کا
ہاں وہی گئے تھے وہ آج کھانے تھے آج رشن میں تھڑا کے کیسے کہ تھوڑا بھائی جان بلائے تھے کہے تھے کہ آنا ہے تو وہ گ اسی طرح ہوٹل میں ریسیپشن کھے ونے کا ہ تو وہی تھرح بہت لیٹ ہو گیا ایک اور بھائی چ دیک کر کے گئے ہوئے تھے وہ بھائی جان دونوں کو مل کر کے بائک سے گئے تھے وہی تھوڑا لیٹ سٹ ہوو گیا تو وہی تھوڑا لیٹ سے ہی نکلے تھے تھا ہوٹل میں ا تو وہی تھوڑا لیٹ سے نکلے تھے تو
پا
پہنچے ٹائم پہ نو بجے تک وہاں پہ پہنچے تو دیکے بہت لوگ آئے بہت کوئی ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ بھیڑ وڑ تھا اور کھانا بھی تھا بہت سارا آئٹم تھا کھانا سب پڑے ناہ واسہ کا بھی بہت ساراواہ واسہ تھا سب
سبتائی فسٹ فڈ آئٹم وٹم تھا ہی سب تھا اا گرمی کا دن تھا تو گرمی کا ف ف بول میں بھائی جان بہت سارا طرح کا تھا کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ انگور تھا اس میں کیلا تھا اس کے بعد ہ
پپیتا تھا پھر اس کے بعد انان پانی پر تھا انارس تھا انارس کے بعد بھائی جان ا تھی کیا بولتے ہیں اس کو تب تربوجا تھا بھائی جان اس کو بد جامن تھا بھائی جان اس کے بعد آم تھا پھر نارگی تھا پھر اس کے بعد اکھرڑوتیھی کیا بولتے اس کو وہ اخروٹ تھا یہی سب تھا بہت چیز تھا مطلب کہ اس میں کھے ونے کے لیے پھل ال لگایا تھا گرمی کی وجہ سے تاکہ سب کوئی تھڑا آئے ہوئے گیسٹ و سارا کوئی پھل و کھائے گا اس سب کا پیٹ وٹ تھوڑا ٹھنڈا ونڈا رہےا اس لیے وہ سب تھوڑا پھل ول کر لگایا تھکاسی کے دھیان بھی کرتے ہیں بھائی ج تھڑا پل ول کھے سے تھوڑا پیٹ وٹ ٹھیک رہتا ہے سب صحی رہتا ہے جیسے گرمی کے دن میں ٹھنڈا ٹھنڈا پل کانا چاہیے جس پٹ وٹ سبح رہتا ہے سب بڑھیا رہتا ہے بھائی جان تو وہی سب تھوڑا تھوڑا لگایا تھا تو وہی سب ہم اور بھائی جان دونوں کو مل کے کھائے ہوئے ہیں وہ سب کھا اٹ کے وہاں سے کب ٹھنڈا ونڈا کب ووستھا بھائی جان اس میں تو وہی ٹھنڈا ونڈا پیے ہیں تھوڑا پی ا کے وہی تھوڑا ٹہلے وہل رہے تھے تو وہی سب تھوڑا ناشہ واسہ ہوا ہے اس کے بعد بھائی جان تھا پھر اس میں کھانا وانا تھا تو وہی تب کانا وانا چالو الو ہوا ہے تو سوچا ہے کہ تھوڑا کھانا وانا کھ کھا لیتے ہیں کیسی پھر بعد میں کون لیٹ سے کھائے گا مان لیجیے اب ٹائم ہے تو یہ کا لیتے ہیں را پلے کھا لیں گے تو ا تھرا پہے فری ہو جائیں گے تو اس میں گ بھائی جن لائے نہیں اتنا نا لمبا لگا ہوا تھا اتنا نا زیادہ لمبا تھا لائن بھائی جنتا کو کیا بتائے اس میں بھیڑ میں ہی کہ کیا کہ گھسے اب سوچے اتنا لائن کا انتظار کریں گے لائن دیکھیں گے تو پھر اور لیٹ ہو جائے گا ایے اچھا اسی بھیڑ میں گھس گیا اسی بھیڑ میں گھس گیا میرا دوست بھی اسی بھیڑ میں گھس گیا اور دونوں آدمی لوگ گے اسی میں اس بد ہم لوگ کا باڑی آیا ہے تو پھر کھانا وا لے لی ہے کانا وانا وہ وہ لے ہو کے تھوڑاب کھانے کے لیے وہاں سے کھوج رہے تھے بیٹھ کے کرسی تو وہی ہم کو دیککھا ہے ایک طرف میں کہ سائڈ میں کرسی لگا ہوا ہے کھانے پینے کا وہاں پہوگ بیٹھ کے کھان پیینا کا سکتے ہیں تو اس لیے وہی پہ گئے ہاںاں دونوں دوست و کھائے وہی کھ کھا وہ رہ تھوڑا کھاتے کاتے تھ پانی والے کو ڈھڈ رہتےے تو پانی والا ملے نہیں کیا ہے اتنا ہم لوگ کو گغسصا تھا بھائی جان تو کیا بتا کو پانی والا آ ہی نہیں رہا تھا تو کولڈ ڈرنک تھوڑا آئے ہیں تو وہی ہم لوگ کولڈ ڈرنک میں لیے کوک لیے تھڑا وہی پیے ہوئے ہیں وہی پھر کھانا وانا کھائے ہوئے لیکن اتنا ہم لوگ کا من بھر گیا تھا اور سارا آئٹم کھاؤگے فاسٹ فوڈ آئٹم کھاؤگے کہ آدمی کھانا ٹھیک سے کھا ہی نہیں پایا کہ س کہ من پورا بور گیا پہولے سے ہی کاتے کاتے تو کانا سے تھوڑا من بڑھ گیا وہ تھوڑا تھوڑا کائے کھانا تھوڑا مٹھائی اٹھائی تھا تو وہی مٹھائی اٹھائی سب کھا ہو گئے پاپڑ وپڑ سب کا ہو لیے ہ وہی تھرح پوریوری تھرا کا لیے چاول سب اسی طرح چوڑی دییے اس میں ج جی سب اسی طرح اسی میں چوڑ دیے اور تھا وہی ج کو کوک لیے تھ کا کو کوک لے لیے اور پیو لیے کاکی ہوگ پاتا اسی طرح لے جا کے تھوڑا جہاں تھا کوڑے دار میں وہاں پہ ڈال دیے وہ تھرا ہاتھ دھو لیے آ وہ تھڑا تاکہ کہ تھوڑا ہم بھی ہاتھ دھو لیے پانی وانی پیے اس کا ہم ہمارا دوست وہاں سے چلے تو آپ بتائیے بھائی جان ہم س تھے کہ آپ بھی آج کئی نگاہ میں جانے والے تھے کوئی تو آپ بھی گئے تھ کہ نہیں بائیجن کوئی نہیں گا میںیں
جی بھائی جان ابھی تو تھوڑا د پہلے ہی آئے وہاں سے ہم بھی نکلے تھے آٹھ ساڑھے آٹھ کے آس پاس نکلے ہیں بہت دیر پہلے ہی نکلے ہیں تھوڑا ہم کو ہاں نکلنے میں لیٹ ہونے والا تھا تو تھوڑا سوچی تھوڑا آرام آرام کر کے تب نکلا ہے تو وہی آٹھاھ آٹھ میں نکلے وہاں سے نکلے تو پہنچے وہاں پہ بھی بہت سارا کھانا کا بنوست کا وورائٹی بہت سارا تھا الگ الگ پرک کا بھجن بنا ہوا تھا سب سب سوادٹ سوادشٹ بھجن تھا مٹھائی وٹھائی سب کا اپوساں پہ سب فاسٹ فوڈ وغیرہ آئس کریم وغیرہ پان وغیرہ سب چیز کا بنا لو لو سب چیز کا فاسٹ فوڈ میں نوڈلس وغیرہ یہ سب کا بندوبست تھا وہاں پہ سب میں سے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کھاتے چکتے اکتے م اتنا ا گ ہے کہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پائے توا وہی جو ہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے وہی اسٹارٹ اپ پہلے اسٹارٹ اپ میں فالوغا یہ سب کھائے اس کے بعد نکلے تو مین آئٹم میں تھوڑا چاول پوڑی ووری یہ سب لیے ہیں تھوڑا اور نان تھا نان بنا ہو نان کھائے اس کے بعد نکل وہاں سے کھا پی کر نکلے تو راستہ میں آ رہا تھا بائک سے تب لمبا رستہ تھا تو بائک تھ تیز بھی نکالےا اب جان بھی کرتے ہیں ہم بائک چھینکنے میں کتنا اسپاٹ ہے کتنا شوقین ہے وہاں سے بائک لے کے نکلی تو بائک بند ہو گیا راستہ میں یک ہے یہ ہم کو لگا تل ختم پڑ تیل ختم نہیں ہوا تھا بائک اسٹارٹ ہو گیا تھوڑا د ٹائم لگا ہے اس کا انجن ہیٹ ہو گیا سا تھوڑا اسٹارٹ کیا وہاں سے اسٹارٹ کر کے گھر پہ ہے گھر پہ ا انکل جی بھی گئے تھے چچا جان گئے تھے ان سے بات صبح کیا یہ پہنچے نہ پہنچے سبھی پہنچ گیا تھا اس کے بعد ہم پہنچے ہیں تو اور بتائے آپ کا وہاں سے آنے کے بعد کیا پروگرام ہونا ہے کہ اور کہیں جانا ہے گھومنے یا نہیں جانا ہے کل پرس میں کل سنڈے ہے تو کل کہیں جانا نیا نہیں جانا ہے گے
جی بائی جائے ن آاںچے تو بھائی کانا پینا کاؤ کہ آ تاں بھی آ کے تھوڑا نہیںاں گ پہ تھرا تو ہممی جنجگگیئی تھی تو وہی تھرح گیٹ وٹ بند ہو کی ہیں وہی سارا چیز کر کے تھا دیکھے کہ بہت آج
گمی روم سونا
تھوڑا من بھرنے والا تھاان ہے یہ اتنا گرمی میں آ تو وہ کا کی ہیں کہ ہم تھوڑا ایک دوست ہیں ہم بھی وہ کاک کہ تھوڑے چھت پہ گئے ہیں تو دیکھیے موسم سا ہے موسم ٹیک لگا تھا بڑھیا لگا موسمسم ہٹا ہیں کہ چھوتے پہ بھی چھاونا کیے ہیں بولے ہیں کہ چلیے ہٹائیے چھ یہ تو سو جائے موسم بھی ٹھیک لگ رہا ہے گرمی اتنا زیادہ ہے تب بارش وارش نہ آنا چاہیے چلیے سوتے ہیں چھات پہ وہی تھوڑا بچھانا وچھانا لائے ہیں مچھردانی اچھھردانی لائے ہیں سب لا ہو کے اا اھا س دے نا بھائی جسےگ س
لائٹ بھی کھٹ گیا ہم سوچ رہے تھ کہ
بول ہم چھو د پ بچھؤنا کرلی ایکاس کی لائٹ بھی آخر کٹے گیا نیچے سوتے تو پھر سو بھی گئے آخ لائٹ ادا کٹ گ ہے تو ہم لوگ توح ہے چھتی پہ سوئی بھی ہے چلانی و چلانی لگا لیں گے تو لائٹ وٹ کٹ جائے گا تو اس سے مطلب کہ فر تو ہے ن نیچے رہے گا ہم لوگ چھت پہ سوئے رہیں گے تو ہم لوگ تو آرام سے نیند پڑ جائے گا خالی مچھردانی لگا لیں گے ج اچھا نیند پڑے گاس بنا مچھردانی کے تو سویا نہیں جائے گا کیسے کہ کتنا زیادہ یہ مچھر کاٹتا ہے اتنے ن زیادہ مچھر کاٹ کیا ہی بتتا ہے آ کو بہت زیادہ مچھر کاٹتا ہے ایک پل بھی ب مچھرانانی کے یہاں پہ سونا سب
ہا جیسے بند ہوتا ہے جسے ہی مھر کاٹنا
اسٹارٹ کر دیتا ہے بھائی جان بس یہی تھوڑا چھ تو بچانا بچا کے وہی تھرح ٹہل رہتے تب تک آپ کا فون آ گیا ہے تو وہی آپ سے بات چیت ہو رہا ہے اور بتائیے بھائی جان آپ کویں کال جانے کے پلان وان بنائے ہیں کیا کل سنڈے ہے
ہاں بھائیا کل صبح دیکھیے اٹھنا ہے جلدی اٹ کے صبح صبح نکلیں گے بائک گڑ پہ آج کل سنڈے ہے تو کل بھی بھائی گاڑے پ آیا صح سوچ رہے رائٹ پہ جانے کے فوٹو ووٹو تھوڑا کھچایا اچائے گا رائڈ روڈ پہ جا کے تھوڑا ویڈیو ویڈیو بنائیں گے صبح نکلیں گے تین چار بجے نکلیں گے بع میں نے لیں گے پانچ بجے کے بع تو اتنا دھپ رہا ہے کہ آدمی کہیں جا ہی نہیں سکتا اتنا دپ میں تو سوچے کہ دھوپ نکالنے سے پہلے ہی جا کر تھوڑا تو لمبا سفر جا کے گھوماؤں کے آئیں گے وہاں سے آپ چلنا پسند کریں گے بھائی ج آپ ہمارے ساتھ چلنے کا منع ہوا تو آب چلیے آپ بھی ساتھ چلیے کل
ہوں جی بھائی جانا ضرور چلنا پسند کروں بھائی جان کے ساتھ ہم کو تو جانا پسند ہی ہے ہم کو ر تو صبح صبح خاص کر سنڈے دنوں کو تو صبح صبح گھومنے میں بہت مزہ آتا ہے تو ہم چلنے کے لیے تیار رہیں گے بس بھائی جان آپ ہمیں جگا دیجیے گا سمجھ کال کر کے تو ہم ریڈی رہیں گے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جؤ صبح کچ سمے پہ کال کر کے آپ کو جگا دیں گے ت سمے پہ جانے کے لیے سمے پہ سونا ہی بھی پڑے گا تو ہم میں بھی نیند آ رہا بھائی جہ ہم کل کال کرتے ہیں آپ کو جگ آے کے سمے ٹھیک ہے خ حاظ تو خدا آپ بائیے